اچھے سے
ہاں میں ٹھیک آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
شکرہے اللہ کا آپکے گھر پے سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے اور سناؤ نماز پڑھی
نہیں یار کہاں ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا ہ
اچھا ٹھیک اور کھانا کھایا
ہاں کھانا کھایا آپ نے کھایا
ہمم ہمم کھا لیا اور سناؤ میں نے میسج کی تھی آپ نے سین کی اور ریپلائی نہیں دیا
آپ کو پتا ہے میں پرسوں سے اتنا ڈسٹربڈ ہوں اتنا ڈسٹربڈ ہوں کیا میں بتاؤں آپ کو
کیوں خیریت ہے سب ٹھیک ہے
ہاں میں میں اصل میں نکلتی ہوں شام شام کو واک پہ تو میرے پاس سونے لی میں مطلب میں میرا ایکسیڈینٹ ہوتے ہوتے بج گیا
ہائے ہائے اب ٹھیک ہو لگی مت
نہ نہ میں ٹھیک ہوں مطلب میں اسی شوق میں ہوں کہ میں کیسے بچ گئی
چلو شکر اللہ کا یہ ہو جاتا ہے
ہاں مطلب میرے پے وہ ادھر پہ کتا آیا کتے کی موت آن سپاٹ ہوئی اب خود پہنچ کتنا تز جا رہا تھا گاڑی والا
چلو شکر اللہ کا اگر ال مطلب اگر آپ ہوتی تو تو کیا ہوتا چلو پھر بھی اللہ کا شکر آپ بچ گئی
پرسوں مطلب پرسوں اسی شوق میں تھی کہ مجھے کیا ہو گیا رہتا نا پھر انسان کو ڈر مجھے شھ بھاگ رہی تھی اور دوسری بات میں کیا کل بھی ہم بزی تھے اور پھر میں بیمار بھی پڑ گئی میں بیمار بھی بہت زیادہ بہت پین تھا اسی لیے ورنہ مجھے انشا نے بھی صبح بھی فون کیا تھا میں آ جا کرا پھر اس نے بولا چلو ٹھیک ہے بیٹھو اب میھک کو کروں گی
ہاں میں نے بھی میسج کی تھی مجھے نہیں پتا تھا اب کچھ نیاز ویاز ڈال تھا تی ہے کبھی کبھی یہ شامت
اور کیا یار اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں شکر اللہ کا سبھی ٹھیک ہے
کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں میں ایسے بیٹھی تھی تو میں نے سوچا آپ سے بات کرلوں
اچھا کیا تو میں آج کیا کر رہی تھی کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ خوشی کا اصل مطلب کیا ہے ہر انسان خوشی کے پیچھے بھگتا ہے لیکن شاید ہر کسی کی خوشی کی ڈیفینش انشا الگ ہوتی ہے
بالکل میں بھی اکثر اس بات پر سوچتی ہوں کچھ لوگوں کے لیے پیسہ خوشی ہے کچھ کے لیے شہرت اور کچھ کے لیے صرف اپنوں کی کا ساتھ گزر گزرا ہوا وقت ہی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ بچپن میں خوشی بہت سادگی سے مل جاتی تھی ایک نئے کھلونا دو کے ساتھ کھیلنا یا پھر بارش میں بگنا ہی خوشی ہوتی تھی لیکن جیسے ما جی سے عمر بڑھتی ہے خوشی کی تلاش مشکل ہوتی ہے
شاید اس لیے کیونکہ ہماری خواہشات بھی بڑھ جاتی ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ چیز مل جائے تو ہم خوش ہو جائیں گے پھر جب وہ مل جاتی ہے تو ہم کسی اور چیز کے پیچھے باگنے لگتے ہیں
صحیح کہا آپ نے یہ بالکل سمندر کی لہروں کی طرح ہے ایک لہر ختم ہوتے ہی اور دوسری آ جاتی ہے خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی
اسی لیے کچھ لوگ بہت زیادہ دولت ہوں ہونے کے باوجود خوش نہیں ہوتے جبکے کچھ لوگ کم آ حسیلوں کے ساتھ بھی سکون اور مسکراہٹ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں
بالکل تو پھر کیا خوشی اور سکون ایک ہی چیز ہے
میرے خیال میں خوشی اور سکون ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے وقت کی خوشی تو کسی بھی چیز سے مل سکتی ہے لیکن اصلی خوشی وہ ہے جو دل کا سکون دے اور اندر سے مطمئن کرے
مطلب اگر کسی کے پاس سب کچھ ہو لیکن دل بےچین ہو تو وہ اصل میں خوش نہیں ہے
بالکل انسان کے پاس بڑ عم بڑی گاڑی خوبصورت گھر اور ہر آرام کی چیز ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کے رشتوں میں محبت نہ ہو اور دل میں سکون نہ ہو تو وہ خوشی ادھوری رہ جاتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ رشتوں کا خوشی میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے جب ہم اپنوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہماری خوشی دیتی ہیں
ہاں اک ماں کی مسکراہٹ والدین کی دعا دوستوں کی وفاداری اور بہن بھائی کا پیار انسان کو وہ خوشی دیتی ہے جو پیسوں سے کبھی نہیں خریدی جاسکتی
لیکن آج کل لوگ سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی خوشی کو ناپنے لگ تے ہیں
یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے ہم دوسروں کی زندگی کا صرف وہ حصہ دیکھ تے ہیں جو وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ہم ان کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں لیکن ان کی پریشانی نہیں دیکھتے
اس وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کی شاید صرف وہ ہی پریشان ہے اور باق کے سب خوش ہے
جب کہ حقیقت میں ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہا ہو تا ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مشکل حالات میں بھی شکر اور امید کو زندہ رکھتے ہیں
تو کیا شکر گزاری خوشی کی چابی ہے
میرے نزدیک ہے جب ہم ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اداس رہتے ہیں لیکن جب ہم ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں جو ہمیں ملی ہوئی ہے تو دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے
یہ بات سچ ہے کبھی کبھی ہم صحت گھر اور سپنوں کی محبت کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں
اور جب یہی چیزیں کسی وجہ سے دور ہو جاتی ہے تو تب ہمیں ان کی اصل قیمت کا احساس ہوتا ہے
ہمہارے خیال میں کسی اور کو خوشی دینے سے بھی انسان خوش ہوتا ہے
بالکل کسی کی مدد کرنا ک کسی اداس انسان کو مسکرانے کی وجہ دینا یا کسی ضرورت مند کا ساتھ دینا دل کو عجیب سا سکون دیتی ہے
شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ خوشی باٹھنے سے بڑھتی ہے
اور غم بٹھنے سے کم ہوتا ہے انسان ایک سمھی مخلوق ہے اس لیے وہ تنہا رہ کر پوری طرح خوش نہیں رہ سکتا
آج کل لوگ خوشی کو ایک منزل سمجھتے ہیں جبک شاید خوشی ایک سفر ہے
بہت خوبصورت بات کہی تم نے اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ جب میرے پاس یہ ہوگا تب میں خوش ہووں گا تو شاید ہم کبھی خوش نہ ہو سکے
مطلب خوشی مستق دل میں نہیں بلکہ آج کے لمحے میں چھپی ہوتی ہے
جی ہاں صبح کی تازہ ہوا پرندوں کی آواز د دوستوں کے ساتھ گفتگو اور گھر والوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت بھی خوشی کا حصہ ہے
کبھی کبھی ہم بڑی خوشیوں کا انتظار میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کھو دیتے ہیں
اور زندگی اصل میں انہیں چھوٹی چھوٹی خوشوں کا نام ہے
تو پھر کیا اصل ا تو پھر اخوشی کا اصل مطلب کیا ہوا
میرے لیے خوشی کا اصل مطلب ہے دل کا سکون شکر گزاری اپنوں کی محبت اور ہر حال میں امید کا زندہ رکھنا
اور میرے لیے خوشی کا مطلب ہے جو میرے پاس ہے اس کی قدر کرنا اور ہر دن میں کوئی نہ کوئی وجہ ڈونڈنا جس پر مسکرایا جا سکے
شاید اسی لیے کچھ لوگ کم چیزوں کا ساتھ بھی زیادہ خوش رکھتے ہیں کیوںک ان انہوں نے خوشی کو چیزوں میں نہیں بلکہ ا میں ڈھونڈ لیا ہوتا ہے
آج کی گفتگو سے میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ خوشی کسی بات بازار میں ملنے والی چیز نہیں بلکہ دل کی ایک کیفیت ہے
بالکل اور جب انسان محبت شکر اور سکون کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو تو خوشی اس کے پاس خود چل کر آ جاتی ہے
تو پھر ہم کہاں کہہ سکتے ہیں کہ خوشی کا اصل مطلب صرف مسکرانا نہیں بلکہ دل کا مطمئن اور پرسکون ہوںا ہے
بالکل ہاں خوشی دل کی کیفیت ہے تو پھر اتنے لوگ خوش رہنے کے باوجود اندر سے اداس کیوں ہوتے ہیں
ہاں ہاں کیوںکہ اکثر لوگ اپنی اصلی فیلنگس کو چپ پا کر صرف مسکراہٹ کا چہرہ پہن لیتے ہیں مسکراہٹ مسکرا ہوا چہرہ ضروری نہیں کہ اندر سے بھی خوش ہو
مطلب خوشی اور خوش نظر آنا دونوں الگ چیزیں ہے
بالکل خوش نظر آنا چاند چند لمحوں کا احساس ہو سکتا ہے لیکن اصل خوشی وہ ہے جو انسان کو تنہائی میں بھی سکون اور امتحان کا احساس دیا جائے
میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہر وقت ایک سیکنڈ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں چاہے ان کے پاس کتنی ہی نعمتیں کیوں نہ ہو
اور کچھ لوگ مشکل حالات میں بھی امید اور مسکراہٹ کا دامن نہیں چھوڑتے یہ سب انسان کا نظریہ پر منحصر ہوتا ہے
بالکل آ
تو کیا خوشی کا تعلق حالت سے کم اور سو سے زیادہ ہوتا ہے
میرے خیال میں ہاں حالات د جگہ اہمیت رکھتے ہیں لی کہ انسان کے نظریہ اس کی خوشی اور بہت حد تک متاثر کرتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ مقابلہ بھی انسان کی خوشی چھین لیتا ہے
بالکل جب ہم اپنی زندگی کا مقابلہ دوسروں کی زندگی سے کرتے ہیں تو ہم اپ نے نعمتوں کو بھول جاتے ہیں
آج کل لوگ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر اداس ہو جاتے ہیں
جبکہ ہر انسان کا سفر اور وقت الگ ہوتا ہے کسی اور کی منزل کو دیکھ کر اپنی رفتار کو برا سمجھنا انصاف نہیں
یہ بات مجھے بہت پسند آئی ہر پھول ایک ہی ما موسم میں نہیں کھیلتا
بالکل کچھ پھول باہر میں کھلتے ہیں اور کچھ سردیوں کے بعد اسی طرح ہر انسان کی کامیابی اور خوشی کا وقت بھی مختلف ہوتا ہے
تمہارے خیال میں کامیابی اور خوشی میں کیا فرق ہے
میرے خیال میں
وہ ہے جو دنیا دیکھتی ہے اور خوشی وہ ہے جو دل محسوس کرتا ہے چلو میں اپکو بعد میں فون کرتی ہوں ٹھیک ہے اللہ